ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
کیا حال ہے ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو دعا آپ ٹھیک ہو
سب ٹھیک ہاں بالکل ٹھیک سب ٹھیک
ہاں بچے ٹھیک ہے
ہاں بچے بھی وہ بچاری بیٹھی ہے ٹپ میں اس کو بہت گرمی ہوتی ہے
آپ لوگوں نے کیا کیا آپ جانے کا
وہیا تھا نا پرسوں ایک جاز رہا اب میں نے اس کو بولا میرے کو جس کو کال کرے اس کو بولو آپ کی ہوئی میری فادر سے کچھ بات
ہاں
اس نے بولا ہاں اب میں اس کو کال کروں گا آج ہی دفتر کے نکلنے کے بعد کیا کیا اللہ کی کسم بوی ہووں کاب نکلیں گے مجھے جو دو چار مہینے دو ا
آپ کو مت پھر بیٹی کو پریشانی ہو جائے گی وہاں سے پکن روگ میں
کس میں سوچ رہی تھی پھر میں ٹائم چینج کیا کروں گی اس کے لیے اس کو رکھوں گی میں افٹر نون میں دو ڈھائی بجے تو پانچ تک رکھا کروں گی اسکول میں
ڈراپ خود کیا کر پک اس کے فادر کریں گے
ہاں پھر شام کو یہی سے کریں گے وہ
ہاں ہاں
جلد سے جلد بیٹی بیچاری بھی جائے ٹھیک
اگر صبح صبح بھی ڈالو گے آپ کو
اس سے مجھے د دقت ہو جائے گی نہ ہی مجھے کام نکلے گا اگر میں صبح آئی
نہیں آپ کو کہاں آنا ہے آپ کو پتی کو بھیجنا ہے واپس آنے کے ٹائم آپ کو کو جانا ہے
کہاں میں بھی اس کو کبھی نہیں کرنا مطلب آٹھ ہی بجے کبھی نو کبھی دس وہ ہے نا دقت
اسی ٹائم سے نکلو نا کبھی اس کو صبح اسی
نہیں نہیں دیکھو کیوں میں ممی کو بھی ہو رہی تھی کیونکہ میری بیٹی کو گھومنے کی عادت ہے نا شام کو ہی
اچھا ٹھیک
اس کو وہاں سے وہ وہ پروابلم بھی میری دور ہو جائے گی ہے نا
ہاں وہ بات بھی ہے
وہی کروں گی اب پہلے ان سب قرآن کی قسم میں نے بھی نہ ایک کپڑے لائے جیسے آپ کو ہوتا تھا آئزل کو بھی میں نے اس سیزن کے لیے نئے کپڑے لے اس کو عامر نے بھی نئے کپڑے لائے کیونکہ وہاں کون نکالتا عمر کے کپڑے
جو سارے ونٹر کے کپڑے پڑا ہے اوپر میں کہہ رہی ہوں میں اتنے کپڑے کیا کروں گی میں سب چھوٹے ہو گئے دونوں بچوں کو
چلو انشاء اللہ بچے آئیں گے نا
مجھے ان کو نئے نئے لانے پڑتے تھے وہاں نئے نئے مجھے سات اٹھ تھرما کارڈ جمع ہو گئے ہیں
اگر میں نے پچھلے سال کا کوئی کپڑا اس کو ابھی تک لگایا تھا
اس کو سات ان کو سات آٹھ بچاروں کو تھرما کارڈ جمع ہوگئے ہیں ان کی سویٹ شرٹس چھوٹی ہوگئی جینز کپڑے ان کو ٹائٹ ہو گئے کھانے پینے کی چیزیں پھینکنی پڑی
میں نے ٹب سے شیٹ نکالیا نا بول رہے ہیں مجھے ٹب دے دو
میں بھی سوچ رہی تھی میں ان کے لیے لاؤں گی
سارے
نہیں کہتے وہاں سے دیتے ہیں سستا تا چلڈرن ہاسپٹل سے یہاں سے حیدر پورہ سے دیتے ہیں بہت مہنگا
وہی نہ ہے ان بیچاروں کو ٹپ میں ڈالتے ہیں ہم تھوڑی ان بیچاروں کا بچپن واپس آئے گا
ورنہ کیا
بچ آدھے بچے اتنے عیش کرتے ہیں میرے ہیں نا نندوہی چار ہزار روپئے کا ٹب لایا تھا بچوں کو شاید اس کے وائف نے بولا ہوگا سمر وکیشن سمر وکیشن چل رہی یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں انہوں نے اٹھ دن میں ہی ابو بکر نے بڑا کیل لایا ہے
اس کو پنکچر کیا ہے ہاں میری بیٹی کو کزن سسٹر کا چھوٹا بچپن کے وہ بھات ٹب ہے یہ ہے نا ماشاء اللہ لمبی اس کو اب اس سے دقت ہوتی ہے
وہی لانا تھا نا اس کو وہاں سفا کدل میں
میں کیوں لاتی بار اب اس کی ماں ادھر ہی اگر وہ اچانک سے ڈھونڈے گی
وہ بات بھی ہے
میں کیا بولوں گی اس کو وہ اس کو واش روم میں ہے گھر پہ مجھے بولا تھا پرسو اس نے میں وہ ادھر لاؤں گا میں نے بولا نہیں اگر نفیسہ ڈھونڈے گی تو اپ کیا بولو گے پھر
ٹب مت زیادہ صاف ہوتا ہے
ب اس میں یہاں سے چ ہو تو
اور کپڈے وپڑے اس میں واش
وہی نا روبی سے میری اج ایک کال ہو گئی تو وہ بس مجھے گیلے کرتی رہی بر سو سو بوری تھی نا آجؤ آجؤ ک
وہ کیا کیا باتیں کرتی رہتی کاا
وہ جو وہ پت ہے اس کو کیوں زیادہ پیسے آتے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی میں ٹاپک دے دیتی ہے وہ وہ شیزا کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے پھر جیسے پڑھتی ہے اس میں سے اچھا ہوتا ہے نا پرٹیکولر چیز ہے میں نے سوچا ہم بھی اگلے کالز میں ویٹ کریں گے
ٹھیک ہے
پھر اس
میں لاؤں گی آج دوسر نمبر پھر میں آدھے کال تمہارے ساتھ اس پہ کروں گی آدھے کالز عمر کے پکڑوں گی اس پہ کیونکہ مجھے نہیں پتا مجھے ٹائم ڈیوریشن کا تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے کیونکہ میرا یہ پہلا ہی نمبر ہے اس میں مجھے میں نے تا میں نے کتنوں کے اٹھاائے ہے کتنوں کے لیے ہیں کتنوں
کچھ پتا چل جائے گا آپ نے کتنوں کو کرے ہیں کرنے کا تو آپ کو وہی پت چلے گا اوپر اوپر جا نہ جہاں پہ سب م کر کے ہےا ایک تو ہے نا ممبر
ہاں
ریسیو کا پتتا نہیں چلتا ہے
ہاں
ڈائلر کا آپ کو سیدھے پتا
میں نے رسی بھی زیادہ کی ہے ڈائلر تو میں نے
ہاں مجھے آپ جوتنی آپ کو ہوگی آپ چلاؤ
یہ پھر آٹومیٹکلی بند ہوتا کہ یہ ویسٹ مت ہو جائے گی م میں کرتی رہوں گی اچھا پھر ٹھیک
اس کو جیسا اب اگر میں آپ کو کوئی کال کروں گی
مجھے لگا یہ مت کجھے پھر ویسٹ ہو جائے گی مجھے پتا ہی نہیں چل گا
نہیں اس کو آٹومیٹکلی چڑھے گا پھر جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اس نمبر کو بولا تھا جورو کر رہی تھی میرا میں نے اس کو کی نا رسیو کالس
ہ شبو کے ساتھ کوئی بات کی
نہیں نہ اس نے مجھے پرسوں بولا تھا دس کال مجھے کرو گی
ہاں
میں نے بولا میں نے سوچا میں آپ کو کروں گی دس شیزا کو کروں گی دس اور شارے کو کروں گی دس ان کو تو وہاں سے بہت سارے نمبرس ہیں
ہاں ہاں ان کو
وہ کر پاتے وہ ان کو کافی نبر
اور لوگوں کو مت پرابلم ہوتی ہے ان کو او ٹی پی دینے میں آج کل
نہیں وہ پتا نہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں آئی ڈونٹ نو
مجھے لگتا ہے یہ پھر پھر سے کروم میں نیا اکاؤنٹ بناتے جیسے اس نے مجھے پرسوں بولا ممی نمبر کے اوپر ہمیں مت آئے گا ویسے
مجھے وہ مجھے بولتی ا کیا مانا کیا آپ کیا بولتی ہو آپ کیا بولتی ہو
مجھے لگتا ہے وہ کروم میں کچھ نیا اکاؤنٹ بناتی ہے
ہاں اس نے بولا نا
آج کل لوگوں کو ہے نا او ٹی پی کی پروابلم
میں نے اس کو بولا کی کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا آپ کیا بول رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے
بھی نہیں آیا اس کا سمجھ میں جب اس نے مجھے ممی کے نمبر کا بولا
اب میں کرتی پر مجھے ڈر لگ تا پاپا کا نام مریوز کرنا میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کروں گی ا میں د کو بھی مجے بھی جلدی ہی اب بند ہو جائے گی اس پہ ریسیو کرنا کالس کیونکہ میں نے ونے بھی میں اچھی خاصال جس پ رسسیو کی
میں نے بھی کی میں نے بھی کی میں ڈے ون سے کر رہی ہوں اسی پہ
ہاں لیکن یہ خود آ جائے گا پھر آپ کو بھی آ جائے گا ادر ڈائلر ہے بسی بڑ ون ایٹی ایک س ڈی ڈی مجھے بھی آے گا فی الحال جتنا چلتا ہے اتنا چل آئیں گے
ٹھیک ہے
ہاں اس کے بعد میں نہلاؤں گی بیٹی کو اب شاعرا کچھ ڈائریکٹ کال کرنا وہ
اس کو نہیں آئے گا میں نے اس سے پہل اس سے بات کیا میں عمر کے ساتھ ہی فون کروں گی اس کو یہی سے کروں گی
پھر میں عشاعرہ کو کروں گی اب کرنا پھر عمر صاحب
ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہو
کھانا بنایا
کھانا بنا کے رکھتی ہوں بارہ بجے دن کا بھی اور شام
اسکومت وہ سویٹنگ ہو جاتی ہے
نہیں نہیں میں اس کو کمرے میں رکھتی ہوں نیچے والے کمرے میں
اچھا ٹھیک زم کہو گئی زکام میںہ فرق
زیادہ کچھ نہیں تھوڑا بہت ہو گیا
شاید آپ کا بیٹا اڑ گیا
ہاں
اچھا ان کو دے دینا نا آب چائے شائے ان کو نش
ہ اب اس کو دوں گی ابھی چائے وائے میری بیٹی بول رہی تھی مجھے جیومیٹری باکس لا
ا ف اس کوف ت اسٹیشن پسند ہے
کی میں آتا ہے میں سوچ رہی تھی اس کو پروسیسنگ میں اب مجھے آتے یہ پیسے میں اس کو لاتی ٹفن بھی اور بوٹل بھی یہ آٹھ سو میں اسی پہ کرتی آٹھ سیون ایٹی ہے میں ایسے پہ
ری بڑی پسند ہے
بہت زیادہ اس کو میں لات
ج
ہاں جنگ سے تو پھر بھی ٹھیک ہے
یہ بھی ایکسس کرتی ہیں نا
ہاں یہ بہت ایکسس کرتی ہے ہرمندر بولتا ہے مجھے اسی کی سیل ہوتی ہے زیادہ
اچھا ٹھیک
مجھے ہرمندر کے کا قرضہ بھی ہے ڈھائی سو
اچھا ٹھیک اچھا مجھے دیے چار سو
کون سے چار سو
سٹی جنک
مجھے بولے مجھے بول گیا اللہ کے سمجھ دماغ سے نکلے میں ڈالالوں گی ابھی ابھی ابھی مجھے دماغ سے ہی نکل گئے پورا ن لانش ہو گیا ہے وہ
کوئی انسان کو سو چیزوں کی کیسا ہو گیا تھا پھر وہ
میں نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ مجھے پتا
ک منکی کا سماپنا مجھے لایا نا اس کا دپٹا سپٹٹا
ہاں
میں نے دیکھا تک نہیں ہے وہ وہی جو گاؤں گئی تھی
نہ
ارے نہیں اگر مجھے اللہ کی قسم سختی نہیں ن ہوتی
نہیں مجھے اصل میں اسی اذان کی کثر بچے دووں
مز مز دکھ قسم
دماغ سے
پتاہ ہے میں وہ گاؤں گئی تھی نا کپڑے لگا کے
ہاں
مجھے وہی کاپڑے ابھی بھی لگا کے ہے باہر آنے جانے میں اب میں وہ دو لوں گی بھائی کافتان کروں گی یز
اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو کال ریسیو کر نہیں نہیں مجھے بھول گیا ہے نا اب اس بار بھی اگر بول جائے گا مجھے دماغ سے ہی نکلا ہے نہیں مما کی گسم اچھا کیا آپ نے مجھے یاد دلایا مجھے دماغ سے وینش ہی ہو گیا تھا
چلو چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ